و یہ تو ویسٹ ہو جاتی ہے یہ ویسٹ نہ ہو جائے اس لیے میں سوچ رہی بات ہی کر لو
اور کیا السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ کو بچوں کی خیریت کچھ نہیں پتا ایک بچے کیا کر رہے ہیں پوچھ لیا کرو دن میں
خھ میں آپ کا فون ہی نہیں اٹھتا ہے فون تو اتنا بزی رہتی ہو
ہاں ہاں بہت کر لیے اور میں کل کر رہی تھی تو اس کا کیا تھا آپ تو خراب ہی س یہ تو بات ہے نہیں یار میں بزی تو ہوں میں وہی کام نہیں رہتا اور یہ ک اگر اس فون سے کر رہے تو یہ فون ان لوگوں کے ہاتھ میں اور اس سے کر کال ہو رہی ہوتی ہے تو یہ فون ان کے ہاتھ میں تو یہ رہتا ہے
اچھا
ہوں
پڑی والی نہیں دھ رہی وہ کہاں ہے کیا کر رہی
وہ ہے باہر ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے پتا نہیں کون سی مووی لگا لی ہے اس نے تو اسی میں آج ہنس رہی ہے بہت باہر دیکھ رہی تھی ویسے تو میں کمرے میں ہییک رہی تھی تو میں نے کہا میں کال کروں گی تم باہر چلی جاؤ تو اس نے باہر کی ٹی وی چلا لی تھی جا کے
وہ مووی دیکھتی ہنستی بہت ہے
ہوتس یہ پت نہیں اس کو ہنس اور اس کو دیک چاہیں اس کو سمجھ میں آئے نا آئے چھوٹی والی کو اگر وہ ہنس رہی ہے تو اس کو بھی ہنسنا ضروری ہے
ہاں
ہاں یہے ضرورت کہ یہ کیوں آ سریں گے پھر مجھ سے کہ کہ مما آپ بھی تو ہنسو آپ کو ہنسی نہیں آ رہی یہس سے بیق بول با ہے اور بتاؤ تو آپ کا بہت ٹائم لے لیا میں نے آج میں کافی ٹائم سے بات کر رہی ہوں کھانا بھوک بھی لگ رہی ہوگی ہوں
ب
ارے پتا میرا بھی یہی ہو گیا مجھے بھوک ہی نہیں لگتی ہے جبکہ میں بطب اس ٹائٹ جب کھانا بناتی ت تو میں اچھا خاصا صحیح کا لیتی تھی کھانا لیکن اب میرا م نہیں کرتا ہے کھانا کھانے کا اکیلے اکیلے کیا وہ کھانا تو ہے ہی لب کیونکہ وہ جب وہ لوگ سب کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں تو پھر میں ادھر کھا نہیں سکتی اس وجہ سے پھر میں ادھر ہی کھاتی ہوں کبھی کھاتی ہوں کبھی نہیں کھاتی ہوں بچے بچوں کو کھلا دیا میرا بھی کچھ نہیں پتا میں کھاؤ گی یا نہیں کھاؤ گی
تو آپ کو کچھ رہاتتا ہے بچوں کے
کیا
اب تو کچھ نہیں کہتا ہے بچوں سے
نہ اب کیوں کہے گا اپ اس کا کاتھ اڑی رہے ہیں
یہ ابھی کہہ رہا تھا نا بیچ میں پیسے بھی دیے بیٹھنے کو
ہاں ہاں تب کہہ رہے تھا کچھ وہئی بہت نشے میں بہت زیادہ نشے میں تھا
آپ لگ آپ نہیں
نا اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے کہو کہ پیسے بھیجے ان لوگوں کو تو اب امی نے بولا ہے تجھے کیا مطلب ہے وہ بھیجے یا نہ بھیجے وہ تو الگ ہے
ہی اب میں نے سوچا وہ کس سچویشن میں رہے یہ تو میں سمجھ رہی ہوں وہاں کوئی پیسہ نہیں ہے وہ کیسے مینج کر رہے ہیں یا میں کیا بتاتی بھرتی اتنے ہی کہہ سکتی ہوں اتنا ہی کر سکتی ہوں میں نہیں کھاؤں گی تمہارا لیکن ابھی تو پتا ہے یہ سب لوگ سب کچھ برباد کر کے چلے آئے ایک بار یہ گیا تو یہ برباد کر دیا ایک وہ گیا پھر اس نے برباد کر دیا تو پھر
لینے پڑے جاتی ہیں تو پھر جیسن تو تمال لکھتا ہے ٹکٹلتا ہوں
صحیح بات ہے پڑوسی جو دے دیتا ہے وقت پہ آپ کا وقت نکال دیتا ہے تو ان کو ایک بار اچھے سے بات کیا کرو اپ کا شکر ادا کر دیا کرو اللہ کا تو شکر اد ہے ہی بدوں کا بھیکر کیا کرو تاکہ ٹائم پر وہ توم پھر سے دے دیں اور ٹائم سے پیسہ لوٹ ہٹا بھی دیا کرو ہوا کریں تو ترنت ایسی نیت صاف رکھو گے کسی کے پیسے لو گے پھر اسے ٹائم پر دے دو گے نا تو آپ اللہ تعالی برکت بھی دے گا ایسے ہی کرنا پڑے گا کیا کر میں تو سمجھ رہی ہوں نا تم کتنی بڑی پریشانی میں اس وقت جب پیسے پاس نہیں ہوتا ہے تو ایک ایک پل بہت برا پتا ہے
ا م ہے پریشانی وہ بھی ہے بھائی صاح بھی پریشانی ہے اس کے پاس بھی
تو وہ تو ہے ہی بیچارے ان کو بھی تو اتنا ابھی لوس ہو گیا تو وہ ویسے تو سپورٹ کر ہی رہے تھے ان کو ایسے یہاں بھی نقصان ہوا ہے اور ان کو وہاں بھی نقصان ہی ہوا ہے ان کو کون سا فائدہ ہوا ہے
کہاںپ کیالا س ہوں ج
میرا مطلب ہے جیسے ان کے اپنے کام میں اور یہاں ان کو دکان میں
اپنے کام میں تو نے گاس پچ سے دیا
ارے جیسے بھی کیا ہوا تو ہے بس یہ انسان کو زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنا چاہیے اب یہ آ جائے ایک لالچ ہو جاتا ہے تو پھر لالچ تو بری بلا ہے ہی کبھی نہ کبھی تو نقصان ہوتا ہیے
ارے ایک دو ست تھوڑی کرے چار پانچ واگ سا کریںے ہیں
تو انوں نے کیا کیا مطلب پیسے ادھار لیے یا یا کوئی کام کیا باب لی تھ اچھا اچھا
کیام کام کروا لیے پیسے
ہاں
نہیں ہوتا کہ یہ یہ ہمارا کام ہے یہ کر دو پیسے ڈال رہے ہیں ہم نے کام کر دیا ہےیا پیسے نہیں ڈال
اچھا اچھا
اور پھر چلو ایک بار نہیں کیاے ان نے تو کیا بار بار تو اتنے اتنے پیسے کرلتے ہی رہے بار بار بیٹک ت خود دکھا رہے ہیں
صحی بات ہے آج کل پیسوں کے معاملے میں تو ویسے بھی کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے
زیادہ مت کرنا ادار زیادہ مت کروںنا مگر مانتے ہی نہیں ہیں
جی
کرتے رہے کام کرتے ایسے اپ دے نہیں رہے وہ لوگ زیادہ ہو گئے تو وہ لوگ ٹہلا رہے ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ
تو اب کیا پتا آپ دیں گے یا نہیں دیں گے
دیکھو بھائی اپ ان کی ایمانداری رہی تو میرے کہنے فون کر گے وہ ف کو نہیں اٹاے ا وہ کوون نہیں اٹھایا اس کے پارک چلے جؤ س پارک چلے جاؤ
اچھا یہ سارے لوگ یہاں کے ہیں مطلب جہاں آپ رہتے ہو
ہاں تبھی تو آتے ہیں انیں کے چکر میں
اچھا
تنے کہ والا ہوٹل والا ہے ہوٹل ہوٹل والا کے تو کوئی ٹینشن نہیں وہی تو دے دیں گے ابھی ہے نہیں ہونے دو کہیں سے آنے دو
اچھا
ایک ہوٹل والا ہوٹل والے کی تو ٹینشن نہیں ہے وہ تو دے دے رہا تو
ہاں بھائی وہ کہیں جل وہ کہیں اچھا وہ جہاں اس کو لگایا تھا آپ کے بھائی کے بیٹوں کو جہاں لگایا ہے اچھا اچھا
گولی دے دیتا ہے کہ دے دوں گا آج نہیں کل چار دن بعد آٹھ دن بعد وہ بھی ایسے لا رہا ہے
ہوں بس یہی تو ہے پیسہ دے کے اس کو لینا بہت بڑا بہت اس وقت بہت مصیبت کا کام ہے یہ سمجھ لیجیے کسی کو پیسے دے کے اس سے نکالنا
دیک کو نکل آیا تو بہت بڑی گات تھی
ہاں
رٹو لگ رہانانی کے لیے
اچھا
چ
تو جب وہ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دے دیں گے تو ہو سکتا دے دیں یہ ہے پیچھے بڑنا پڑے گا ہ
ان کو جس کو دینا تھا تو انہوں نے اپنے پیسے کاٹ کاٹ کیجیے
اچھا ہوں
باقی انہوں نےب بھرے ادھر ادھر سے اپنا پ لے کے پ لے کے تو بھرے انوں نے
ہوں ہ اب یہی تو ہے بس
تھوڑے بہت پیسے نہیں تھے بارہ تیرہ لاکھ روپئے
بتائیے ڈر نہیں لگتا اتنے پیسے ستے ہو بارہ تیرہ لاکھ کو تو بارہ تیرہ ہزار سمجھ لیا
بھان سبتے رہے
ہوں اور بتاؤ
دیکھو مل جائے تو ل ہی مے
چلو کوئی بات نہیں اب اگر وہ دے دیں تو زیادہ اچھا ہے
وہ ایسے ہی ملیں گے وہ کوئی کام کریں گے کام کریں گے اس کام میں ان کا کوئی بچت ہوگی تو اسی میں سے وہ کاٹیں گے ٹھیک ہے
اچھا
وہ لالچ مور ان کا کام کرنے کے شاید اس میں ہم لوگوں کو بچ جائے تو ہمارا پیسہ پورا ہو جائے
ہاں ہاں یہ بھی
جات نہیں
بچے کا کبھی تو ملے گی تھوڑے بہت تو ملیں گے ہی اگر سارے نہ ملیں تو تھوڑے تو مل ہی جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی د دیں تبھی صبر آ جائے انسان کو
اس نے اپنے بھائی کو نہیں بلایا محلے سے کسی لڑکی کو بلا لیا اس نے
ہ اچھا
میرے بھائی کی بیٹی ہے ن اپنے بھائی کو نہیں بلایا دوسے بلا لیا
اچھا اچھا کب بلایا
پندرہ دن ہو ہے پندرہ دن
تو وہ ساتھ میں کام کر رہا ہے
ہ ا اتنی چ اس کو مل رہی جتنی اس کو مل رہی ہے
چلو اچھی بات ہے کرے وہاں پر یار سب کامیاب ہو ہم تو یہی کہتے ہیں یہ فالتو گھومنے سے تو بہتر ہے انسان اپنا کام کرے چلیے ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ہاں آپ کھانا کھائیے
ج